ہیلو ہیلو ہاں جی السلام علیکم
السلام علیکم
اور سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہیں
آم بھی خریت سے ہیں
اچھا اور کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس بیٹھے تھے
اچھا اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس آپ سے ایک اس پہ بات کرنی تھی
جی یہ آن لائن شاپنگ میں وشواس کرتے ہو کیا یہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے
جی یہ ہی معلوم آپ سے بات کرتی ہے میرے کو دونوں ہی صحیح لگتی ہیں جیسے کہ دیکھو آن لائن شاپنگ ہم کرتے ہیں تو آن لائن شاپن گ میں یہ ہے کہ ہمیں جو چیز پسند آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں گھر بیٹھے اپنا آرام سے مل جاتی ہے ہمیں اپنے گھر کاموں سے جیسے کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں باہر نہیں جا پاتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا جو بھی ہمیں منگانا ہوتا تا ہے وہ منگا لیتے ہیں
یہ تو صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرما رہے ہو کیونکہ اس سے نہا دیکھو ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے اپنے حساب سے دیکھ بھی لیتے ہیں
جی جی جی اور یہ ہے کہ آف لائن شاپنگ میں اگر ہم جاتے ہیں تو دیکو سارے تو گھر کے کام کر کے جانا پھر بازار میں جانا کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو ایک دکان سے دوسری دکان ایسے کر کے پورا دن برباد ہو جاتا ہے
جی ج اور آج کل تو دیکھو اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ بس بازار کو رک کرنے کا تو بالکل بھی من نہیں کرتا
بس بس اسی لیے ہمیں اس ویسے تو آن لائن شاپنگ کی اچھی لگتی ہے ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائڈ خراب کھ ویب سائٹ ایسی ہیں جو بےیکار ہوتی ہیں جیسے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سستی مل رہی ہیں تو ہم نے ان کو منگا لیا لیکن جب وہ گھر آتی ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ پروڈکٹ ہی بیکار ہوتا ہے تصویر میں دکھتا کچھ اور ہے آتا کچھ اور ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے
ج بالکل ب میں تو اسی لیے نا آن لائن کم کرتی ہوں یہ ہے میں تو تھوڑا سا ٹائم نکال کہ اپنے بچوں کو اپنا کام وام کروا کے اور بس بازار کو رک کر جاتی ہوں ک وہاں اپنے حساب سے دیکھو کپڑے کو چھو کے دیکھنا اس کی قیمت اوپر نیچے کرنا یہ سب کر کے لے آ ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے کہ ہاں میں نے نا اپنے حساب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہاتھوں سے چھو کے سامان لیا ہے
ہاں ہاں اور ہمارا کیا ہے کہ ہم بازار نہیں جا پاتے ہیں تو ہم تھوڑا یہ ہے کہ آن لائن ہی زیادہ منگاتے ہیں کیوںکہ بازار ہمارے گھر سے دور پڑتا ہے تو دوپہری اتنا گرمی پریش پریشانی گھر کا کام اس سے بازار جاؤ تو پھر پورا دن برباد ہو جاتا ہے اسی لیے لیکن ہاں ایسا ہوتا لیکن ایک چیز کا فائدہ ہمیں آن لائن شاپنگ میں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز منگائی اور وہ ہمیں پسند نہیں آئی تو ہم اس کو واپس کر دیتے تو ہمارے پیسے پے کر نہیں جاتے واپس آ جات
جی واپس آ جائیں یہ تو صحیح فرما رہے ہو جی جی یہ آج کل دیکھو ہاں جی پر یہ ہے دیکھو جیسے دور دور سے بھی سامان نہیں آج کل آن لائن مل جاتا ہے
جی یہی تو ہے کہ ہاں بازار میں جاؤ کوئی چیز پس پسند نہیں آ رہی ہے ہم ایک دکان پہ گئے دوسری دکان پہ گئے تیسری دکان پہ گئے اب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پسند کا سامان مل ہی نہیں پاتا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں ہوتے ہیں ایسا مل ہی نہیں پاتا ہے اور یہ ہے کہ آن لائن اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے ایسی تصویریں دکھ جاتی ہیں جو ہم سیم سیم ایسی لگتی ہیں کہ ہاں بالکل ملتا جلتا ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح جی جی
لائن میں ہو جاتا ہے خراب ایک بار ہم نے ایک ڈریس آڈر کی تھی دیکھا آڈر کر لی گھر آیا تو اس کا کپڑا اتنا بےیکار ایسا تصویر میں دکھ رہا تھا ایسا تھا ہی نہیں
جی جی بالکل یہ ہے نا اس میں دکھاتے کچھ ہیں اور بھیج کچھ دیتے
ہاں ہاں ہاں یہ لیکن یہ ایسا اس سے ہو جاتا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے کم قیمت پہ مل رہا ہے یہ والا سستا ہے تو اسے دیکھ لیتے ہیں یہ اچھا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں سستا وہیں پچھتاتے ہیں پھر
جی پچھتانا پڑ جاتا
جی جی جی جی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم منگواتے ہیں تو ٹوٹ جاتا کانچکی ہم نے اپنے گھر سجانے کے لیے کوئی چیز منگائی کچھ ایسا سامان منگا منگایا ادکتر وہ ٹوٹ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر یہ لگتا تا ہے کہ ہمیں بازار سے جا کر ہی آف لائن شاپنگ کرنی چاہیے
جی یہ ہے نا کیونکہ بازار میں جاؤ گے تو صرف اپنی چیز لے کے کہ آؤ گے اور نہیں پسند آ رہی ہے تو آپ پسند نہیں ا کچھ اپنا کہیں اور ہا سے لے لو
جی
لیکن آن لائن میں تو یہ ہے نا کہ جو اس میں آتا ہے وہی دیکھنا
وہی دیکھنا پڑتا ہاں اس میں بس یہ ان کے لیے فائدے مند ہے جو اپنے گھر کو کے کاموں سے میں زیادہ مصروف رہتی ہیں باہر نہیں جا پاتی ہیں پریشان ہو جاتی تی ہے گھر سے نکلنا نہیں ہے بازار دور پڑ جاتا ہے ان کے لیے صحیح ہے سمے کم ہے کسی کے پاس تو وہ اپنا آرام سے منگا سکتی ہیں
جی بالکل یہ بہت سے نا نکل ہی نہیں پاتے نا گھر سے تو ان کے لیے تو بہت پریشانی ہے ان کو تو یہ اسی چیز کا فائدہ لینا بھی چاہیے
جی تو آپ کو زیادہ تر آن لائن شاپنگ پسند ہے یا آف لائن
نہیں میں تو آف لائن ایک کرتی ہوں کیوںکہ میرے پاس ہی بازار ہے پندرہ منٹ لگتی ہیں بازار میں پہنچ جاتے تو وہیں سے اپنا لے آتی ہوں سامان
یہی ہے ہمیں ویسے دونوں ہی
اب یہ ہے نا دیکھو آن لائن کرو تو پھر وہی چھ سات دن کا ویٹ کرت کرتے رہو چھ ساتھ دن انتظار کرتے رہو تب وہ چیز آئے گی
ہاں
پسند آئے نہ آئے کوئی کمی نکلے پھر واپس پھر چھ سات دن گئے
ہاں یہ تو ہے اس میں یہ چیز کی تو دقتیں آتی ہیں تھوڑی لیکن یہ ہے کہ ہاں ہم جیسے باہر نہیں جا پا رہے ہیں گرمی ہے پریشانی ہے بارش ہے کوئی بازار لے جانے والا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر لے جانے والا کوی نہیں ہے تو یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں
ہے یہ صحیح جی
تو میرے کو اسی بارے میں میں بات کرنی تھی کہ آج کل بہت اس میں چل رہا ہے یہ کہ چرچا میں ہے کہ آن لائن شاپنگ اچ اچھی ہے کہ آف لائن شاپنگ اچھی ہے
ہاں جی یہ سب کائی ہے کوئی کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے ک کو کچھ اچھا لگتا تو سب ایسے ہی اپنا آپس میں اپنی اپنی باتیں سیر کرتے رہتا کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ایک دوسرے سے مشورہ لیتے رہتے ہیں کہ بھ کیا کریں ا میںتی ہوں کہ میں جیسے میں آف لائن کرتی ہوں تو وہ اچھا ہے اور آپ آن لائن کرتے تو مجھے آپ سے جانکاری ملی ہے کہ بھائی آن لائن بھی اچھا ہے تو میں بھی یہ کوشش کروں گی کہ میں بھی آن لائن دیکھوں
اچ آن لائن اچھا ملتا ہے لیکن ویب بس فرق پڑتا ہے کہ ہم جس سائ ویب سائٹ سے ل رہ ہیں وہ ویب سائٹ اچھی ہونی چاہیے اس کے جیسے کہ ریٹنگ ملتی ہے وہ ریٹن چیک کر لینی چاہے کہ کتنا ملا ہوا ہے کسی کسی میں جو خراب پروڈکٹ ہوتا پہ ریٹنگ شو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ریٹنگ شو کریں گے تو کوئی پروڈکٹ خریدے گا نہیں تو میں اکثر جو میں جو آن لائن شاپنگ جو بھی منگواتی ہوں میں اس کی ریٹنگ چیک کر کے جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں جو جیسے جیسے سامان منگایا ہاں انہیں سے خریدتی ہ
پروڈکٹ ہوتا ہے ان کو صحیح سے جانچ پڑتال کر کے جب آپ منگاتے ہو
جی جی جی
جی اور گھر میں اور سب ٹھیک ہیں کیسے
ہاں جی اور سب بڑھیا ہے ابھی بت رہے تھوڑی دیر ہاں جی ہاں جی ٹھیک
اور کیا اور کیا ابو اور سر گھر میں
ہاں جی اور سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں جی ہمارے یہاں پہ بھی سب خیریت سے ہیں بس یہ ہے اسی چیز کے لیے تھوڑا سا میں بھی آپ کو نا فون کرنے والی تھی کہ میں بھی آپ سے یہی جان اری لوں گی کہ آپ آن لائن منگاتے ہو تو کہاں سے منگاتے ہو کیسے تو تو اسی چیز کے لیے میں بھی فون کرنے والے تھی ا آپ نے ہی فون کر لیا
ہاں ہم ہمیں ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے پہلے تو لیکن پھر ہم تھوڑا سا کسی کام کی وجہ سے سے باہر چلے گئے تو ہم آپ سے بات نہیں کر پائے جی لیکن اچھا لگا آپ سے بات کر کے جیسے ج سے کہ آپ نے بتایا یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی بھی چیز اپنی پسندگی چو کر اس سے پیسے بھی کم کرائی لیتے ہیں جو مانگتا ہے اس کو جو دکان والے نے مانگا وہ نہیں دیا جاتا اس کو کم ہی دی لیکن یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ ہم کر رہے ہیں تو بیس روپے کی چیز بھی سو روپئے میں دکھ کھائی جا رہی ہے تو وہ ہم سو روپے میں ہی لیں گے اس میں ایک دو روپے بھی کم نہیں کر سکتے ہیں
جی بالکل یہ تو ہے لیکن فائدہ ہی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز آس پاس میں نہیں مل رہی ہے نا تو وہ دور دور سے بھی آن لائن کر کے کے منگا سکتے ہیں جی اس چیز کا تو اس میں فائدہ ہے
جیسے کوئی اکیلا رہتا ہے باہر نہیں جا پا رہا ہے
ہاں جی جی بالکل ہاں اکیلے کے تو یہ ہے گرمی اتنی ہوتی ہے گرمی میں بالکل بھی مننے
بالکل م بالکل نہیں کرتا صبح آٹھ بجے کے بعس سے باہر جانے کی اچھا نہیں ہوتی
جی بالکل پنکھا کے نیچے بیٹھو اور فون لے کے اپنا دیکھ تیرا وہ کیا کیا پروڈکٹ ہے کیا ہے جیسا بھی اپنا بیٹھو اور آن لائن بس بک کر دو
یں کوئی سامان منگانا ہے تو اپنا آپرام دیکھا تین چار ویب سائٹ آرام سے دیکھی اپنا کون سے پ بہتر ملرا ہے جو بہتر دکھتا ہے اس کو اپنا آڈر کیا آرام سے فری ہے ک جب آئے گا تو اپنے دروازے پر آ جاتا ہے اپنا لو اس کو پیس سے دو اور ٹھیک ہے اور ایک چیز بھی اس میں فائدہ ہے ج ہمیں جیسے پروڈکٹ پسند نہیں آ رہا ہے دکان پ اگر ہم کوئی سا چیز لے کر آ رہے ہیں اور ہمیں وہ پسند نہیں آئی ہے تو دکان والا اس کے پیسے واپس نہیں دے گا لیکن آن لائن میں یہ ہے کہ ہم اس کے پیسے ریٹرن لے سکتے پیسے ہمارے واپس ہمیں مل جاتے ہیں
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو صحیح فرما رہے ہو آپ
یہی ہے تو آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے کون سی شاپنگ زیادہ بہتر ہے
جی اب آپ نے اس بارے میں مجھے جانکاری دی ہے تو مجھے تو یہی اچا اچھا لگ رہا ہے کہ بس آن لائن ہی صحیح لگ رہا ہے کہہ رہے ہو اس میں سمے کی بچت اس میں ہو جاتی ہے اور دیکھو گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا تو اپنا کام بھی ٹم ٹائم پہ ہو جاتا ہے
جی جی جی بس یہی یہ ہے کہ تھوڑی سی نقصان ہاں تھوڑے نقصان اس کے یہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے منگایا کچھ آ کچھ گیا دکھایا کچھ ہا بس تھو یہ ہے کہ دونوں ہی بہتر ہیں اگر ہا دیکھا جائے تو آن لائن بھی بہتر ہے اور آف لائن بھی بہتر ہے تھوڑے نقص ان آن لائن میں بھی ہے تھوڑے آف لائن میں بھی ہے دونوں میں ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں کپڑے خریدنے ہیں ایسی کوئی چیز خریدنی ہے تو ہم آ ف لائن ہی خریدنی چاہیے لیکن اگر ہمیں روج روجمرہ کا کوئی سامان چل سجاوٹ
ٹھیک ٹھیک ہے آپ سے بات کہ بہت اچھا لگا اور یہ آپ کا سکریہ کہ آپ نے یہ جانکاری دی
جی جی جی اللہ حافظ